پ گے
السلام علیکم بھائی جان
ٹھیک ہے وعلیکم السلام تو بھائی جان آ ج ہم قدم روزگار اور کس مکس یہ مسالہ کے بار میں تھوڑاٹو کر رہیں گے
جی بھائی جان تو آج بھائی جان کیا ہے کہ آج ہم اپنی جوان کی فساحات اور بلاغت کے ساتھ تے کہ س نایت سنجیدہ تکلیف دہ اور اور المنااک موضوع کا احاطہ کرنے جا رہے ہیں جو ہماری جدید نسل کے خوابوں کو دماغ کی طرح چاٹ رہا ہے اور ہمارے معاشرے کی بنیادوں کو ہوکھلا کر رہا ہے اب افکار کہ اس سنجیدہ محفل میں آپ کا نقش نفسانی بلکہ تہ دل سے استقبال ہے بھائی جان
بالکل بالکل بھائی جان
رو جان ممی رہی ہے
تو بھ جانانی آج ہماری اس ن کئی کلیدیی اور حیاتی مثلاح جو ایک ماس آکڑا نہیں ہے بلکہ کروڑوں نوجوان جیا رش کی کسمکس ہے آج ہماری اس تسلیفی گپتو کا عنوان ہے س جا رہی ہے نا سر ا یعنی کہ اس کے بارے میں تھوڑا ہم فیک تدارک سے بات کر رہیں
جی جی بھائی جان بالکل بالکل آپ نے بالکل
ا
صحیح فرمایا اور بیان کیا ہے گ ا آج کی اس ناس ناستک کا مار ایک ایسا کلیدی بنیادی اور حیاتی مسئلہ ہے جو ہم ایز ایک ماسیی آنکڑا نہیں ہے بلکہ کروڑوں نوجوانوں کی جس کی قسمت کسمکس ہے اور بھائی جان آج ہماری اس تفصیلی گفتگو کا عنوان ہے کہ بے روزگاری کا نصر یعنی عدم اے روزگار کی صورت حال ہے اس کے کلیدی اسصاب نفسیات اثرات اور اس مرض کا حقیقی تدارکھ جی وائیار
تو د صاحب ہمارےنی کہ جو ہ بے روزگاری دراصل ایک ایسا س ل گیا ہے کسان کی رشی اا اور اور اس کا سرور کھیل لیتا ہے تینوں کاسی پنے ہ تہ ا حال ہی ن کا آتن ہوتا ہے جب ماسرے میں
ہلو ہلو ہلو
ری ہاں ہاں بولو
ہاں ٹھیک ہے بولو بولو بولو
تو ان کے کاموں کو غ تقریب کی طرف مستقل ہونے لگتی ہو ہےا ہاں مسئلہ میں کہ ہاں بیشی کا پیدا نہیں کرتا بلکہ یہ انسانی وز کو اندر سے گھوکھلا کر دیتا ہے اور دیوارے میں ہم ذرا ایے بات کر رہیں ہیں بے روزگاری کے غلیبی اسبؤ ر آئی چالو اور ان کی تلت کے والے گڑا کرتے ہیں
ہاں جی جی جی اپنے بالکل سی گا اور ا حقیقت پسند اور بے سخت ا توجات کی ہے آپ نے بے روزگاری دراصل ایک ایسا سنگین المیہ ہے جو انسان سے اس کی انا اور اس کا سور چھیل لیتا ہے حکیمت اور فلاسفہ نے کہا تھا کہ خالی جین سیتان کا مسکن ہوتا ہوتا ہے جب معاصری میں باصلاحیت افراد بےیکار بیٹھتے ہیں تو ان کی توانائی مری کاموں کے بجائے تقریب کی طرف مستقل اور لگتی ہے ا مسئلہ محض جی مسحب میں ایک مسلم نہیں پیدا کرتا بلکہ یہ انسان وجود کو اندر سے کھوکھلا کر دیتا ہے تو آئیے ہماری سالتر سام کی کت مت میں اس مرض کے تمام باریکی پہلوؤں کو نہایتی گرا کے پیش کرتے ہیں
بالکل بالکل
جی
آپ کی جو طلب آواز رفتار جو بٹائی ہے اور اس سے ماںسی ڈے یہاں پیدا نہیں سرکاری مکموں پر بھار بڑھ چکا ہے للی سوبا گھر کے چیز اتنے آگوش وے کاصر ہے اور جب ایک ادناا سے نوکری لییا ار آگ یا ڈگری آ والے ا اپراد سب میں کھڑے ہوتے ہیں تو وہاں سے بھی میںھ عدیب مقسمت اور مایوسی کا مت پیدا ہو جاتا ہے بے روزگاری سے نقشیاتی اور مع آ سرتیرات تو کمتری اور احساس اور مطلب دنی اسکول کے بارے میں بتانا چاہیں گے آپ
جی بان جی جی جی تو کیا ہے گی جو آبادی کا سیلاب آ رہا ہے اور اس کے مقابلے جو روزگار کے مواقع ہے ان میں زمین آسمان کا فرق ہے اسے توازن کے بگڑنے سے مسئلہ کتنا سنگین ہو گیا ہے
صحیح تو مطلب بات کی جائے کہ سنگین ہونا تو یہی ہے کہ جو آبازی بڑھنا ہو یہی وہ ایک بہت بڑاے پہلو ہے مطلب جب ایک نوجوان اپنی عمر کے بہترین سالوں اور گھر بےیکار گزاتا ہے تو اس کے اندر ایساس ہی کمتا ہی یعنی کہ گھر پکڑ لیتا ہے وہ تنائی اختیار کر لیتا ہے اور اس کا ذہنی سوردگی اور د مستن ہے وہ بن جاتا ہے کئی بار ہ ادا اسس طر فت اختیار کر لیتا ہے کہ مایوس ہو کر نوجوان بھی لگتاا شکار ہو جاتے ہیں ہاں پھر اپنی ابھی میا حیا ہو جات نہیں تو وہ پٹتا ہاں ہاں ان نہیں ج کو مکمل کا پل کر رہا ہے اس اس کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں
جی جی بھائی جان فرمائیے
بولیے بولیے کچھ ہو رہا ہے
جی تو بھائی جان کیا ہے کہ ا ہماریے اس دور کا سب سے بڑا المیہ ہمارا تعلیمی نظام آج بھی قدیم اور روایتی ہی ڈرے پر چل رہا ہے جو میز رٹا مارنا اور کاغذ کی سدیں باٹ بٹنا جانتا ہے ا بازار کی مانگ بدل چکی ہے آج جمانہ مصنوعی جہانت اے آئی ڈیجیٹل مدرسے اور کالج کی صدیم پرانی تھیوری پڑھا رہے ہیں جب تعلیم جب تک تعلیم میں کصب ہے ہنر کو شامل نہیں کیا جائے گا تب تک یہ ڈگرریوں کا سیلاب محض بے روزگار کی فوج بھی تیار کرے گا
ج بالکل بالکل سادے فرو رہ ہیں چ لیے انسان کو توکر تک لے جاتی ہے جب سیدھے راستے سے دیکھتے حصل نہیں ہوتا تو جو نوجوان چور رہتی سائبر چور اور قانونی سرکاری ن دلت میں پڑ جاتی ہے معاصرے میں تنا آجائے نکل جاتا ہے بے روزگاری دراصل کہاں ماں چلتی برائی ہوتی تواں ہے ہاں بھائی کو بھائیک سے لڑاتی ہے تذیب کا خلا کر دیتی ہے تو عدم روزگار کا جو تدارک ہے اور اعتماد عمل ہے اس کے بارے میں اپ کیا کہنا چاہتے ہیں
جی جی آپ نے بہت صحیح کہا اور کی جوے یہ ہے کہ رفتار سے ہماری ماسی جرائے اور نوکریاں پیدا نہیں ہو پا رہی ہیں اور سرکاری میں مگموں پر باہر بار بوج ا بڑھ چکا ہے اور نجی سوبا ہر کسی کو اپنی آگو اس میں لیینی ای قاصر ہے جب تک ایک ادنا سی نوکری کے لیے ہزاروں الی ا جہاں دیا والے افراد صف میں کھڑے ہوتے ہیں تو معاشرے ا جی معحاشرے میں ایک عجیب قسم کا اور مایوسی کا ماحول پیدا ہو رہا ہے
بالکل تو گ کہ جونا ایں عظیم مسئلے کا حال ہے میں سرک کے بھروف سے بیٹھنا نہیں ہے بلکہ ایک مکمل دو طرفہ ایک مت عمل ا گی ہے پسابے ہوناار وہ جو ہے اب ہاں ہونا چاہیےاری تور جا ہاں کرنا چاہیے کیونکہ جو نوکری مانگنے والے نہیں پ رہے ہمیں نوکرییا دینے والے بننے کی کوشش کرنا چاہیے اور تعلیمی گام کی جو جدید کر ہے اس کے بارے میں سوچنا چاہے یعنی حکومتوں کو چاہیے کہ وہ اپنے مسال کو مکمل طور پر بدلیں اور ذہنی کتاب اور سبر اس کے بارے میں دیکھتے ہیں کئی نوجوان چاہیے کہ جو نق سے کوبراگر ہمت نہیں آے بتنی مشکل وقت میں انسان کی جو اجائش ہے اس کا خل رکھے ہیں تو آپ سے بات کر کے ہ بے روزگاری میں بات کر کے اچھا لگا اس لیے کدا آخوش